ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت
خیریت ہے
ادھر سب ٹھیک ہے اپنا ادھر بتائیے
ماشاء اللہ ٹھیک ہے
سب بچن لگٹھیک ہے فیملی
ہاں سب ٹھیک ہے کھانا پینا ہو گیا ہے
کھانا پینا ہو گیا ہے
بچن ل بیگم طہیبہ کہاں ہے کیسی ہے اور سنا
اور جوست س ٹھیک ہے دوست ادھر سب میں کھانا کھا کر کے دودھ چڑھائے تھے اھر کال آ گیا
اچھا اچھا
چل دیکھ رہے ہیں دس پندرہ منٹ لگ اپنے جل مفے آنے لگ گیا ہے پورا خراب ہو گیا
اچھا نہیں ہے نا فیملی یہاں
نہیں ابھی نہیں ہے ایک دو دن کے بعد آئے گی لوگ
اچھا محرم میں وہیں
ہاں محرم ہوی ت نا
اچھا جی
ان دکان میں کا سا کام زیادہ تھا صبح جلدی جانا رات کو لیٹ ٹم نہیںے پا رہا تھا چل جائے گھومنے پے ان لوگ جان کا من تھا
ہوں
بھیج دیے تھے اپنے بھی کام ہو گ نے بھی گھوم لیا اب آئے گا کل پرسوں میں
ہوں
پلان بناتے نا تر سیل مچھلی
کہاں
اجمیر تک گھومنے کے لیے
ہاں دسمبر میں تو جا رہے ہیں بھیا لوگ
نہیں دسمبر میں بس سمے نہیں رہے گا نا ہم ستمبر تک سوچے ستمبر فرسٹ میں یا اگست لاسٹ میں
اچھا
ہاں
تو دسمبر نہیں دسمبر نہیں نومبر ہی میں ہی گاڑی جائے گا یہاں سے
نومبر میں کہ ہے نا کہ ادھر سمے نہیں نہیں ملے گا دکان سے
اچھا
جی سمے تو ٹھیک ہے اس میں لیکن دکان سے سمے نہیں ملے گا سب تیوار سیجن سب رہے گا اس س میں نا
او تو ابھی کیا چیز ہے ٹرین سے
ہاں ٹرین سے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد
اچھا
ٹرین سے ڈائریکٹ یہاں سے سیدھے ڈائریکٹ ادمیر اور اگر سمے ملے گا اور اسے کامٹم رہے گا تو دللی بھی گھومیں گے تو پہلے گئے تھے جی دلی بھی جئے ہو گیا دس سال پھر ادھر لگ رہا دلی کے گاٹ گھومیں گے من کر رہا ہے ہے اور سکتا ہے ایک آد دو بج جیںے آدھ بج جیں گےدھر سم ملے گانے باھا بورڈر امرتسر امرتسر میں بہت اچھا جگا وہاں پہ ہے نا اس کے پا ایک دم پورا ادھر سے انڈین رہتا ہے ادھر سے پاکستانی لوگ رہتا ہے سب ادھر سے پورا جینس شرٹ کوٹ میں رہے گا اور ادھر سے پورا کرتا پائجامہ وائٹ وائٹ اور ٹوپی لگا کر د مگر لوک الگ ہے ا طار کا لوک ہی الگ ہے پہناا میں
ہ ہ
بہت سر جو خوبصورت نظارہ رہتا ہے
تو کہاں پہ باغا باڈر
ہاں امرتسر سے بیس کلو میٹر دور ہے اور دلی سے دلی سے آدھ گھنٹہ کا ٹرین ہے گھومنے کے لیے مست جگہ ضروری ہے پورا ماشاء اللہ بہت خوبصورت جگا ا
ہاں اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ ہم لوگ بھی جو ہے نا پلان لگاتے ہیں کہیں کہیں جانے کے کہے گھومنے کے لیے
دلی میں بھی اچھا جگہ ادھر ہے کیا بولتے ہیں یہاں سے جامع مسجد سے اسٹارٹ ہو کر کے لال قلعہ ہے اس کے بعد ایک لوٹس ٹیمپل ہے سب ایک تو گاڑی رہتا ہے وہاں پہ میجک گاڑی صبح صبح سے جو بھی فور ویلر ہے ا چار پانچ سو روپیہ لے گا پر آدمی کا تین سو چار سو جو بھی اور پورا دن بھر میں سارا گھما دے گا سب سے پہلے لے جا کے اتا رہی یہ مطلب کہ ایک درگاہ ہے وہاں پہ اس کے بعد لوٹس ٹیمپل ہے وائٹ کلر کا بہت اچھا جگہ وہاں بھیہ پارک وغیرہ ہے بہت گھماتا ہے ادھر
دلی میں تو ایسے ہم لوگ بھی گھومے ہیں لال قلعہ ہو گیا ہو گیا
یہ تو وہ ل ل لوٹس ٹمپل تو کہیاں تھار
لوٹس ٹیمپل نہیں گئے تھے نہیں ادھر نہیں گیا تھا
وہ بھی بہت اچھا ہے نظام الدین اولیا وہ بھی ٹھیک ہے گھومنے کے لیے مطلب داں درگاہ کے لیے اس کے علاوہ پھر نہ تو سب سے اچھا پھر انڈیا کے کاارڈ جو ہے
نظام الدین اولیا نہیں تھا ہم کو میرا ہم لوگ کو نہیں گئے تھے دیکھیے گھومنے کے لیے جو ہے نا فیملی سنگل سنگل آدمی جاتا ہے تو گھوم لیتا ہے
پھر قطب مینار ہے وہاں بھی اچھا ہے
ہاں
سبھی سب گھومے تھے ایکن میں سب گھما دیا تھا ان کو صبح سے نکلے تین چار بجے تک چھوڑا کر یہاں پہ لال قلعہ سب ہے لال قلعہ مات مات سب لال قلعہ میں چھوڑ دے تین چار بج کے آس پاس ب نکلتا ہوں چھ بجے اور چار بجے تک وہ چھوڑ دیا ہ
ٹیکسی سے
ہاں ٹیکسی رہتا ہے اس میں چار پانچ تو چھ لوگ ہو جائے گا نا تو گھما دیتا ہے پا اور اس کو لاسٹ ہوتا تو پھر انڈیا گیٹ ہے نا وہاں پہ بھی پادش کے لوگ بدی لوگ ایک سے ایک لو لڑکا لڑکی لیڈیز جینٹ سب رہتا ہےاں گھومنے کے لی فوٹو ایک سے ایک سب کھنچاتے رہتا ہے ویڈیو بناتے رہتا ہے ڈانس کے وہاں بھی مست چیز ہے یہ جامع مسجد ج یہاں بھی ایک سینیککڑو آتے رہتا ہے جو سوچیں کہ پھر سے پرانا یاد ہے نا ابھی سے تازہ کرتے ہیں بہت دس سال سے اوپر ہو گیا ہے
ہاں ہاں
ہاں
ہاں گھوم لبھی کانا ہو گیا
ہاں کھانا ہو گیا اس لیے نا گھومنے کے لیے کہ تھوڑا سا برسات دیا تین چار مہین پورا مر ہے
اچھا اچھا
ہاں ابھی بھی دن میں بھی وس کام کم ہے منتا ہے کوئی تہوار نہیں کوئی سیجن نہیں
ہاں ہ ابھی تو کوئی حصا نہیں ہے ہوں ج
ٹھیک ہے ہاں ٹھیک چار مہین بعد پھر تہوار آ جائے گا تود س ویسے نہیں ملے گا ٹھنڈا آ جائے گا ٹھنڈا میں کہاں جائے گا ایسے ٹھنڈا میں جانے کے لیے کوئی نہیں کرتا گھومنے کے لیے بھی سمے ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہے
نہیں دلی میں تو
ہاں تو بچن نو پری ٹھیک نہیں رہے گا اس سم میں ہم لوگ کےے ٹھیک بارہ مہینے ٹھیک ہے بچن کے لیے ٹھنڈی کا سے صحی نہیں گا
ہاں
برسات بھی ہے موسم بھی سہانا رہتا ہے اچھا رہتا ہے اپنا کام کیسے چل رہا ہو تھا آپ
ٹھیک ہے ابھی تو فی الحال ٹھیک ہےط برسات میں دقت ہوتا ہے ابھی جو ہے نا ٹھنڈی کے جب موسم آئے گ نا اس سم میں دقت زیادہ ہوتا ہے
ہاں برسات میں سب کے کام کم ہو جاتا ہے نا سب
اور
ہر بزنس میں ہر چیز میں کم ہو جاتا ہے بھاابھی لوگ ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہاں سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ بچن لوگ سب سو گئے ہیں
اسسکل بھی جانا ہوگا تو نا ابھی مورن مورنگ کتنا بجے سے بچن میں کچھ
کوئی سات بجے سات بج کے بیس منٹ سے
سات صبحبٹنا پڑتا ہو پانچ بجے سے
صبح ساڑھے پانچ بجے چھ بجے اٹھ
پانچ ساڑھے پانچ چھ بجے تک بود کر کے فریش ہو کے ریڈی ہو کے سب کو ناشتہ بنا پڑتا
صبح صبح جلدی اٹھ کے نہیں کرتے ہے
اور بگل میں سب ٹھیک ہے
تب ٹھیک ہے ابھی تو ایڈمیشن نہیں نہیں کرانے ہیں بچے کے ہرا
میرا والول نا میرا وہ لبا جی کی ایڈمیشن میں
آاں
نہیں ابھی اتنا بڑا نہیں ن ہے ابھی اتنا بڑا نہیں ہے ایڈمیشن گھر پہ ہی جاتی ہے لیکننگ سے بھی بولنے بھی نہیں آتا ہے اور سب کچھ صحیح رہے گا تب بولنے وولنے آئے گا تب
ہاں دو ایک ایک سال بعد
آواز ہاں ایک سال کے بعد ہے نا اگلا سال سے تو اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں گے وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گنڈا چکنا رہ اس کے بعد پھر دے دے آدت لگے گا نا جائے گی نہیں جائے گی
تو بغل میں ہی نزدیک ہے اسکول تو وہاں ٹاپک کے اسکول
ہاں وہ بغل میں میرے بغل میں ہے نا توپوتی جائیں گے چھڑ کے آ جانا اور واپس آپ زدہ دور میں
ہاں تو پانچ منٹ کےتے رستا ہے
ہاں پیدل پانچ منٹ کا راستہ ہے اگلا سال سے ہے نا ایڈمیشن کراتا ہوں
اگلے سال
ہاں اگلا سال سے کرا تب تک جب تک چار سال کی ہو جائے گی تب ساھے تین سال چار سال ساڑھے تین سال کی ہو جائے گی اگے ورس تک
ہوں
و
ٹھیک ہے نا پھر نیند بھی آرا سوکھتے ہیں
ہاں
ٹھیک ہے خدا حافظ
سونا ہے
ہاں نیند آ رہا تھوڑا سا جا رہا ہے کرتے ہوئے بھی
ہاں صبح دکان ہی جانا ہے
وغیرہ بھی یک ہی ابھی مطلب بارشوں تو کل نہیں دے رہا تھا نا تو لائ
ہاں ابھی تو
بیک ہے جلہہ بھی بہت آ رہا ہے سب کچھ یک لائٹ بھییک ہے
ٹھیک ہے پھر کھاؤ پو سونا ہے